وعلیکم السلام کیا حال ہے ہے آپ کی
آپ ٹھیک ہے
بس الحمد للہ آپ سنائیے صحت ٹھیک ہے آپ کی
بس شکر
گھر میں سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک
سب ٹھیک ہے الحمد للہ آج ہم ایک بہت خوبصورت اور گہرے موضوع کے لیے آئے ہیں اور وہ ہے زندگی زندگی ایک ایسا سفر جو ہر انان انسان جیتا ہے لیکن ہر کسی کی زندگی الگ ہوتی ہے کسی کی زندگی آسان ہوتی ہے کسی کی مشکل کسی کے پاس خوشیاں زیادہ ہوتی ہے کسی کے پاس غم زیادہ لیکن ایک بات سب سے مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی ہے کہ نہیں
جی آپ نے بالکل صحیح کہا زندگی واقعی ایک عجیب سفر ہے کبھی انسان ہنستا ہے کبھی روتا ہے کبھی کامیاب ہوتا ہے اور کبھی ناکام لیکن یہی اتار چڑھاؤ زندگی کو مکمل بناتے ہیں اگر زندگی میں صرف خوشیاں ہوں تو شاید ہمیں غم کی قیمت نہ معلوم ہو اور اگر صرف غم ہو تو تو خوشی کی اہمیت نس
جی جی بالکل بالکل بالکل آپ نے بہت ہی عمدہ بات کہی ہے بہت ہی اچھی بات کہی ہے بالکل آپ تھوڑا آہستہ بولیے زندگی انسان کو ہر روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے کبھی کسی انسان سے سبق ملتا ہے کبھی کسی مشکل سے اور وقت سے بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ مش مشکل کیوں آئی لیکن بعد میں ایسے سمجھ آج سے سمجھ آتا ہے اسی مشکل نے تو مضبوط بنایا ہے اسے ہے کہ نہیں
کل یہ بات بالکل سچ ہے زندگی میں ہر انسان کا ایک خواب بہت ہے کوئی کوئی بڑا بننا چاہتا ہے کوئی دولت کمانا چاہتا ہے کوئی سکون چاہتا ہے لیکن ہر خواب پہنچنے کا راستہ آسان نہیں ہوتا ہر کسی چیز میں محنت لگ پ ہے
جی جی بالکل بالکل آپ نے عمدہ آ باد کہی ہے کامیابی کا راستہ ہمیشہ محنت صبر اور قربانی مانگتا ہے لوگ اکثر صرف کامیابی دیکھتے ہے لیکن اس کے پیچھے کی جدو ج جہد نہیں دیکھتے ہیں کہ نہیں
جی جی بالکل بالکل سچ فرمایا آپ نے مس مثال کے طور پر ایک کوئی انسان آج کامیاب ہے تو اس کے پیچھے شاید کہیں راتوں محنت ہوتی ہے ناکامیاب ہوتی ی ہے اور بہت سا صبر ہوتا ہے
جی جی جی آپ آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے آپ بھی جو میں بول رہا ہوں وہ بھی آپ ایسے ہی رپیٹ کرے کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی آپ نے عمدہ بات کہی سمجھایا اور ناکامی بیج زندگی کا حصہ ہے ہے کہ نہیں بعض لوگ نہ کاام سے گھبرا جاتے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناکامی انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے
جی بالکل جی ہاں آپ نے سچ کہا اگر انسان کبھی ناکامیاب ہو تو اسے کامیابی کی خوشی احساس بھی نہیں ہوگا کبھی اگر وہ کبھی ناکامیاب نہ ہو
جی جی جی جی ج جی جی بالکل بالکل زندگی میں رشتوں کی بھی بہت اہمیت ہے ماں باپ بھائی بہن دوست بیوی اور شریک حیات یہ سب انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں
جی بالکل جی بالکل اگر انسان کے پاس لالہ تھ ل اچھے لوگ نہ ہ تو زندگی ادھوری لگتی ہے اصل سکون انسان کو اپ سے ہی ملتا ہے دولت سے نہیں
بالکل ہی عمدہ بات کہی ہے آپ نے یہ سچ ہے اور وقت کے ساتھ انسان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ اصل خوشی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہے
جی بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی خوشیاں مل ہے جیسے کہ جیسے کہ کیا ہی بول سکتے ہیں جیسے کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا دوستوں کے ساتھ ہنسنا ماں کے ہاتھ کا کھانا یا ایسے ہی فری بیٹھنا گھر والوں کے ساتھ یا سکون سے
مثلا منجی جی بالکل مثلا گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا دوستوں کے ساتھ ہنسنا ماں کے ساتھ ہاتھ کھ ہاتھ کا کھانا یا سکون سے چائے پینا یہ تو بالکل صحیح بات
اور کبھی کبھی بغیر کسی وجہ جلدی سونا یہ بھی ایک الگ خوشی دیتا ہے
جی جی جی جی جی جی یہ بھی بڑی خوشی ہے بالکل صحی بات ہے آپ نے بالکل عمدہ بات کہی ہے آپ نے
زندگی میں پیسے کی بھی اہمیت ہے لیکن کچھ لیکن سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا ہے
جی جی جی بالکل جی
آپ کو آواز
جی جی آ رہی ہے ساری
پھر فرمائیے آپ کو کیا لگتا ہے
جی جی جی جی میں نے جی جی جی جی بالکل بالکل
پیسہ ضروری ہے لیکن سکون صحت اور رشتے اس سے زیادہ اہم ہے ہے کہ
جی جی بالکل
آپ ویست تو نہیں ہے
نہیں نہیں نہیں آپ بولیے
کیونکہ اگر صحت نہ ہو تو دولت بھی فائدہ اگر صحت ہی نہیں ہو تو پھر دولت کا کیا ہی فائدہ سچ ہے کہ
جی جی جی
ج اور اگر دل میں سکون نہ ہو تو بڑی کامیابی بھی خالی لگتی ہے زگی میں ایک اور اہم چیز وقت ہے وقت بہت قیمتی ہے ہمیں وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے آج کل لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے آپ کو کیا لگتا
جی جی بالکل بالکل صحیح بات کی عمدہ بات کی کہ
وقت ایک بار چلا جائے تو واپس نہیں آتا یہ ایک خا شخص کا اقوال تھا اسی لیے ان سے انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہے جو کہ کہ آج کے نوجوان بالکل نہیں کرتے ت
بالکل
خاص طور پر جوانی کا وقت یہی وہ وقت ہے جب انسان اپنی زندگی کو بنا سکتا ہے اور اگر یہی وقت ضائع ہو جائے تو بعد میں افسوس رہ جاتا ہے ہے کہ نہیں
جی جی
لیکن انسان اکثر یہی سوچتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے میں یہ کل کر لوں گا وہ کر لوں گا اور یہی سوچ کئی بار اس کے لیے نقصان نصان بنجات ہے ہے کہ نہیں وہاں سے بھی کچھ فرمائیے
جی جی جی جی جی جی آپ آپ بولیے ہاں بولیے میں سنا گا
زندگی ہمیں صبر بھی سکھاتی ہے ہے کہ نہیں
جی جی
فورن نہیں ملتی بلکہ ب بلکہ کہ کچھ چیزوں میں بہت وقت لگتا ہے جیسے ایک پود آ آ درد بنتا ہے جیسے کہ ایک انسان بھی اگر دیکھے کہ ایک انسان کتنی غلطیوں سے مطلب آگے سیکھ ایک چھوٹا سا بچہ ایک بزرگ نسان بنتا ہے اور انسان بھی آہستہ آہستہ آ اپنی منزل ت پہنچ جاتا ہے
بالکل
ایک اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں ہر انسان بدلتا ہے اور بدلنا بھی جو اسٹوری ہے بدلاؤ ب وقت کے ساتھ ضروری ہے ہے کہ نہیں
بالکل بالکل
وقت حالات اور تجربے انسان کو ہی بدل دیتے
بالکل
کبھی کبھی ہم وہ نہیں رہتے جو پہلے تھے کہ نہیں یہ برا بھی نہیں بد بدلنا زندگی کا حصہ
بالکل بالکل صحی بات
لیکن انسان کو اپنے اصول نہیں چھوڑنے چاہیے یہ بات بہت اہم ہے اور زندگی میں ہنس نا بھی ضروری ہے اگر انسان ہس اتنا بھول جائے تو زندگی بہت باری لگنے لگتی ہے کہ نہیں
ہے کہ نہیں جی بالکل بکل صحیح بات
کہ وہ ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہ ہنسی پر ٹیکس لگ گیا ہو وہ ہنستے ہی نہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت بھی نہیں کرتے
جی جی صی احمد آباد کی
السلام علیکم محترم
جی جی بولیے
ا
قیمت ضائع کیجے بلیے
تو کیا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ زندگی ایک امتحان بھی ہے اور ایک نعمت بھی آپ کو لگتا ہے اس بات پر ہی ا ہے کہ ہم ایسے کیسے جیتے ہیں کیونکہ اگر شکر صبر محنت اور محبت ہو تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے اور اگر یہ چیز زندگی میں نہ ہو تو زندگی بہت مشکل ہو جاتا
جی جی
تو آج کی گفتگو کا نتیجہ یہی تھا کہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی لیکن ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے اور ہمیں ہر دن کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور اسے خوبصورت سے جینا چاہے خوبصورتی سے جینا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آج کی گفت تو وہ بہت اچھی رہی آپ کے ساتھ آپ کو کیسا لگا میرے ساتھ گفت
بہت ہی بہت ہی عمدہ بہت ہی اچھا لمند شخ سے میری آج بات ہوئی ہے چلیے دوبار نہیں یاد رکھ
اللہ حافظ